ہیلوسل ہ
وعلیکم السلام
ٹھیک ہو
ہاں جی ٹھیک
جی آج مجھے آپ کوئی ٹیکنالوجی کے بارے میں بتا دس دن تھوڑا لگ
ہاں جی بالکل
جی جی بتائیں مجھے ٹیکنالوجی کے بارے میں بتائیں
ہاں جی کریں اسٹارٹ
جی بولیے
آج کے جدید دور میں ٹیکنالوجی ہر صوبے میں ترقی کے ذریعے بن چکی ہیں تعلیمی جل سلوشن کی ضرورت دن بہ دن بڑھ رہی ہے اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اے آئی پر مبین اسمارٹ اٹینڈنس سسٹم تیار کیا ہے جو چہروں کی پہچان کی یہ خود کر طور پر حاضری لگاتا ہے سب پل آن اس مسئلے کی بات کرتے ہیں جس کو یہ پروجیکٹ حل کرتا ہے رویت اٹینڈنس سسٹم میں کئی مشکلات پیدا ہوتی ہیں استاد کو ہر تعلیمی کے نام پکارنے پڑتے ہیں کافی کی قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے پراپرٹی ٹینڈرس کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے ر کارڈ کو محفوظ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے بڑی کلاسز میں انتظام اور بھی برہو جاتا ان تمام مشکل قلعتوں کو دیکھتے ہوئے ایک ایسا درکار تھا جو تیز صورت اور قابل تامد ہو
جی
ہمارا اے آئی بیس سسٹم اڈس سسٹم نے تمام مشکلاتوں کا مسرور حل پیش کرتے ہیں اس نظم میں کیمرہ طلب کے چہروں کو اسکین کرتا ہے اس کے بعد آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کی مدد سے سسٹم چہرے کی پہچان کرتا ہے اور ڈاٹا بیس میں موجود بود ملومت سے اس کا مقابلہ کرتا ہے
جی جی بہت اچھے بہت اچھے دور سے آپ مجھے سمجھا رہے ہو بہت اچھے طریقے سے مجھے سمجھا رہے ہو مجھے بہت اچھا سمجھ آ رہا ہے کیا وا ہی کمال آپ مجھے وتار میں اچھے بتا رہے ہو تو چلو ہو آگے ب
چلو آگے کرتے ہیں اگر چہرہ میچ ہو جائے تو حاضری فوری طور پر درج کر لی جاتی ہے اس طرح تمام عمل خودگر انداز میں عزم عزم پاتے ہیں اب بات کرتے ہیں ہم ان ٹیکنالوجیز کی جو اس پروجیکٹ میں استعمال کی گئی ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس مشین لرننگ ہے فیس ریکونیشن ٹیکنالوجی پیتھون پروگرامنگ ڈاک بیس مینجمنٹ سسٹم ویب کیم یا سی س ٹی وی کیمرا فیس ریکگنیشن سسٹم ہر شکل کا چ شخص کے چہرے کی مختالف خوشیائیت کو پہچان کر اسے ڈاٹا بیس ریکارڈ سے ملااتا ہے
جی
مختصر طور پر سسٹم کی ورکنگ سمجھاتی ہوں
جی جی جی ضرور سمجھائیں ہمیں جی جی سمجھائے ہمیں سمجھے
جی ڈاٹا بیس میں محفوظ کی جاتی دوسرا مرحلہ ہے کیمرا کلاس میں موجود افراد کے چہرے کیپچر کرتی ہے تیسرا مرحلہ اے آئی ماڈل چہروں کی تخصیص کرتا ہے چوتھا مرحال ڈاٹا بیس کے ریکارڈ کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے پانچواں مرحال اگر چہرہ میچ ہو جائے تو حاضری خود گ طور پر درج ہو جاتا ہے یہ تمام عمل مک کلام ہو جاتے ہیں اس پروجیکٹ ایک اہم فائدہ ہے وقت کی بجت حاضری میں دسروٹی پرواکسیٹینڈس کے خاتمہ بہتر ریکارڈ مینج جمنٹ زیادہ سیکیورٹی انسانی غلطوں میں کمی یہی نظم اسکولس کالجز یونیورسٹیز اور ارادوں میں بھی آسانی استعمال کی جا سکتی ہے متاخ بیل میںٹ پروجیکٹ کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے موبائل ایپ اپلیکیشن کے ساتھ ان انٹیگریشن کلاؤڈ اسٹوریج کا استعمال ریئل ٹائم نوٹیفکیشن آن لائن رپورٹنگ سسٹم مزید محفوظ سکیورٹی فیچرز ان ترکیوں کے بعد یہ نظم اور بھی زیادہ مصرور ثابت ہوگا آخر میں میں یہ ارض چوں گی کہ اے آئی بیس اسمارٹ اٹینڈنس سسٹم کے جدید موسار اور قبالتمد حال ہے یہ نہ صرف وقت کی بچت کرتا ہے بلکہ حاضری کے نظم کو بھی زیادہبصورت اور مح محفوظ بناتا ہے امید ہے کہ کاتلی میں ایس ٹیکنالوجی ادورنوں میں بھی عام ہو جائے گی
ہاں ہاں بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھامجھے بہت اا چھ س سمج جا رہی ہو کیاجھے مجھے نا ہر بات جو ہر لائن بول رہے ہو جس طریقے سے آپ سمجھا رہے ہو جس لہجے میں آپ مجھے سمجھا رہے ہو اتنا بتار سے تو باہ کمال میں چاہتا ہوں ایسے کوئی بڑے بڑے پروفیشن کسی سے سیکھا جائے جو ٹیکنالوجی کے بڑے بڑے عدوں پر وہ میں ان سے سمجھوں وہ مجھے نہیں لگتا کہ اس لہج زے میں اس ف لینچ میں جیسے آپ مجھے وتار میں بتا رہے ہو کہ وہ بتا بہت اچھا آپ کو تو ہی خوب لالج ہے آپ کو ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ اتنا اچھا تھا وتار میں مجھے پتا ج بھت سیکھنے سیکھنے میں ملا آپ سے تو چلو اور بتائیں مجھے آگے اس کے
جی جی یہ تمام ٹیکنالوجیز مل کر ایک مشہور اور خود کر اٹینڈنس نزم تیار ہو کرتی ہیں ڈیجیٹل ایجوکیشن پلس ون سسٹم کا طریقہ کار اب میں آپ کو مختار طور پر سسٹم کی ورکنگ سمجھاتی ہوں سب سے پہلے اسٹوڈنٹ کی تصویر بھی ڈاٹا بیس میں رجسٹر کی جاتی تی ہے وس کے بعد جب اسٹوڈنٹ کلاس روم میں داخل ہوتا ہے تو کیمرا اس کے چہرے کی تصویر کیپچر کرتا ہے اے آئی ماڈل اس چہرے کی پہچان جان کرتا ہے اور ڈاٹا ا بھی اس کے ساتھ میچ کرتا ہے اگر چہرہ تصدیق ہو جائے تو اٹینڈنس فورن مارک ہو جاتی ہے اس کے بعد تمام ڈاٹا بیس میں سیو ہو ج جاتے ہیں اور رپورٹس کے کہ سورت میں حاصلی کیے جا سکتا ہے پروجیکٹ کے اہم فائدے اس پروجیکٹ کو بہت سے فائدے ہیں سب سے پہلے فائدہ وقت کی بچت ہے کیونکہ اٹینڈنس چند سیکنڈ میں مکلام ہو جاتی ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پروکسی اٹینڈنس کے کان بہت کم ہو جاتے ہیں
اچھی
آگے میں بات کروں گی حقیقی دنیا میں استعمال آج آج کل
جی جی بولیے
کیا جا رہا ہے کچھ حکومتی ادارے اور کورٹ آفس بھی فزیکل ریکگنزیشن اٹینڈنس سسٹم اپنا رہے ہیں تاکہ ٹرانسپیرنسی اور افیشنسی کو بہتر بنایا جا سکے د ٹائم آف انڈیا پلس ون مستقبل کا اکان مستقبل میں اس پروجیکٹ کو مزید ترقی دیا دی جا سکتی ہے اس میں موبائل اپلیکیشن ایڈ کی جا سکتی ہے پیرنٹس کو اٹینڈنس کی ریئل ٹائم نوٹیفکیشن بھیجی جا سکتی ہے کلاؤڈ ڈاٹا بیس کے ذریعے ڈاٹے کو دنیا کی کسی بھی حصے سے ایسس کیا جا سکتا ہے
ہاں بول
مزید سیکیورٹی مزید سیکی سکیورٹیز فیچرز اور اینٹی سوفنگ سسٹم بھی شامل کیا جا سکتا ہے تاکہ فیک فوٹوز یا ویڈیوز کے ذریعے اٹینڈنس نہ لگ سکے کی
جی جی میں آپ کو بتاتا ہ تھوڑا سا ٹیکنالوجی کے بارے میں ج کہ انسان ٹیکنالوجی ی کو چھوڑ ٹیکنالوجی کو سمے سمے پہ اچھی اچھی ٹیکنالوجی کے بارے میںرچ نئے نئے ٹیکنالوجی کے بارے میں ن کام کرے تو ہاں انسان بہت ہی پیچھے رہ جائے گا جیسے پہلے زمانے ہوتے تھے جب اتنے ٹیکنالوجی نہیں تھی تو ویس جے آج کل دور جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے ٹیکنالوجی انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ بن چکا ہے کیونکہ ٹیکنالوجی کے بنا کچھ نہیں یہ انسان اچھی اپنی زندگی میں نہ لائے یا کچھ نہ ٹیکنالوجی کے بارے میں کرے تو انسان ایسا کتنا ہی کام کرے ٹیکنالوجی کے انسان بہت کام فاسٹ کر رہا اچھا کر رہا ہے جلدی کر رہا ہے ٹائم کی بچت کر رہا ہے سمے کی بچت کر رہا ہے اور ہی فائدے مند ہے انسان ٹیکنالوجی بت فائدے مند ہے ایک انسان کے لیے اس دنیا کے لیے کہ ٹیکنالوجی ہونا بہت ضروری ہے تو جی آپ آگے بتائیں تھوڑا سا ہو
جی آخر میں میں یہی عرض کرنا چاہوں گی کہ اے آئی بی اسمارٹ اٹینڈنس سسٹم کی جدید مشہور اور اکالم ٹیکنالوجی ہے یہ نہ صرف وقت بچاتا ہے بلکہ اٹینڈنس کی نظم کو زیادہ دصورت محفظ محفوظ اور خود گر بناتا ہے امید ہے کہ الوں میں ایسیمارٹ س
جی چلو ٹھیک ہے شکریہ آپ نے جتنے ہ بتار میں اتیا تو شکریہ اوکے اوکے
شکریہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ خدا